السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم مجھے مجھے ہنسی آ گئی جب یہ جب رنگ جا رہی تھی نا تو میں خود کے ساتھ بول رہی تھی وہ نہ ڈ شن جیسا وہ دیکھ آپ بات اٹھائے گی ہاں کہ اٹ
ہ اور ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں بس سب ٹھیک آپ کو پت ہے میرا موڈ کتنا خراب ہے ہمیں یہاں پہ ایک نیبر ہے وہ لدا کے ہے اب وہ ان کو بتڈر وہ یہاں رہتی ان کو اپنا گھر ہے یہاںہ صبح آ کچ چاروں تھے آٹو میں وہ ان کو ڈھونڈ رہی ہے اب تو وہ ہم نے ان کو بولا نا ایڈریس وہاں پہ وہ رہتے ہیں مطلب ایک فیمل اس کا ہسبینڈ اور ان کے بچے ابھی چھوٹے ہیں ان
اچھا ٹھیک
وہ آئی تو ان کو وہ گئی ان کے گھر بولا ان کو کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے آپ وہ گئے نا وہاں پر ان کو بولے وہاں پہ اتنا شور اٹھا رونے کی آوازیں پورا محلہ جم ہو گیا اب سن نا کس کی اس کو ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ اتنا چھوٹا ہے جی جان کو کیا ہوا میرے بھائی کو اس نے بولا وہ روز میرے ساتھ ہی مسجد میں نماز پڑھتا تھا دکان پہ آتا تھا اچانک سے ہارٹ اٹیک آیا ہے
ہائے خدایا رحم آج پت ہی نہیں کیا ہوتا ہے
کیسا تھا اور ہٹ ٹ کٹا موٹا موٹا مطلب یہ نہیں ہوگا کسی کو اللہ کی کو کسم ہمیں کیا ہوا اس بچاری نے اس کو کیسے بھرا ہے گاڑی میں مطلب وہ وہیں پہ کارگل میں ہی کسی کام سے گیا ہے ادری اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے آپ یہ آئے نا ان کو بھی بولنے اس کو ایک ہی بیٹ ہے اور بیٹے دو چھوٹے والا بہت وہ چھوٹے ہیں بچارے ابھی پڑھ رہے ہیں اس کو کیسے برا ہے گاڑی میں وہ کیسے اس کو کیا ہو وہ کیسے چلا رہی تھی مجھے تپ سے جیسے وہ کرار ہی نہیں ہے میرے بھائی کو زیادہ ہوا ہاں اپ ان کو ان انوں نے وہیں سے گوڑ واڑی لائی ساتھ وہ آئی تھی تیاری کر کے ان کو مت زیادہ ہوگا کچھ وہ دو چار عورتیں آئی تھی آٹو میں
اچھا ٹھیک مطلب وہ آخری رسم وسم وہاہانی ہی کرنی ہے
نہیں نہیں پھر تو مجھے کیا ہوا ہوتا یہاں پر انہوں نے بولا کہ اس کو کو اب وہیں وہ لداخ ہی اس کو لیا ہے پتہ نہیں اس ادھری ہوئی ہے نا اس کی ڈیتھ ان کو اب لیا وہاں لگا آکھی اور کیا مجھے تب سے پتا نہیں کیا ہو رہا ہے اور اب بولیں گے بیمار ومار مت ہے کال پرسوں ہیاں میرے بھائی نے اس کو دیکھا بولا اس نے پرسوں سے زیادہ میر ساتھ یہ نواز
ہاں یہی ہوتا ہے نا یہی ہوتا ہے نا جب پھر انسان کتنا ڈر جاتا ہے مطلب فیل ہوتا ہے
اتنا مجھے کیا ہوا خ پہلے مجھے نہیں ہاں
یہ ہے نیبر کل میری بھابھی نے سنا تھا کن کا کوئی یہ م سیریئس ہے کوئی ریلیٹیو
شت جی دروازہ چ
ا تو یہ ہمسا ہے نا ان اس نے بھابھی نے سنا تھا ان کوئی یہ سیریس ہو گیا ہے اب ہم سوچ رہے تھے کہ ان کا تو کوئی ایسا بزرگ بھی نہیں ہے کوئی بیمار بھی نہیں ہے سیریس کون ہوا ہوگا کون ہوا ہوگا آج میری ماما نکلی ہے نا دودھ لانے تو اس کے اس نے دوسرےٹلٹک کو اس کو بولا ہے کہ یہ کی یہاں نہیں ہے وہ کہاں گئے بولا جو بائی پاس میں ایک ہوا نا انہیں وہ اس کی بیٹی کی مطلب چاچا سا ای
اور کیا
آج کل کیا ہوتا ہے اللہ کی قسم آپ کو پت جو میرے انلاز ہے نا ان کو ایک مطلب ریلیٹیو ہے وہاںہ پہ وہ عید کے دن گئی ہے وہ چھوٹی لڑکی ہے مجھ سے بہت چھوٹی وہ گئی ہے پاپا کے سھ دوسرے تر عید کے دن پرسوں والی عید پوفی کے گھر عید سلام کے لیے س اسکوٹی پہ چڑھے ہے دونوں پاپا چلا رہا تھا س اسکوٹی وت ہی پیچے بولتے ہیں ایٹی نائنٹین ایئرس کی ہوگی کیا وہاں پہ آیا ہے وہ سڑک پہ ہوتا ہے نا کسی جگہ وہ ہو جیسا خراب سڑک وہ گرے ہیں نہیں چھ اس کو سار میں لگی ہے تاپ سے وہ ابھی تک کوما میں ہے بول رہے ہیں وہ کہ اس کو کوئی ر مٹ ہی نکال گئے تھے وہ پھر سے وہاں انہوں نے بولا ہے کہ اب اس کو فیور چڑھتا ہے
میں نے بولا نہیں نہیں وہ تو علامت ہوتی ہے نا سیریئس کنڈیشن کی
اور کیا مجھے اتنا فیل مطلب انسان سچتا ہے اللہ کی قسم کی آج کل ایک کیا ہوتا ہے میرے بھائی کو آنسو آ رہے تھے وہ بول رہا ہے کہ مطلب ایسے نہیں مرنا چاہیے انسان کم سے کم بیمار ہونا چاہیے پہلے اس سے پھر بھی دل کو مطلب ہوتا ہے یہ وہی اس نے اس کو کیا ہوا اور مجھے پھر اس سے زیادہ ہی ہوا اس نے بولا یہ پرسوں ہی میرے ساتھ تھا مجھے کیسا یہ آج کل مطلب بالکل بھروسہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے الالانگہ م اگر انسان یہ سوچے گا نا مطلب باہر ہی نہیں نکلتا پائے گا انسان تے ہمیشہ بچ جانا چاہیے کیونکہ اگر آ دیکھو گی نا ان کی حالت اس کا جو چھٹا بیٹا ہے نا وہ بےچارا رو بھی نہیں رہاتا تھا وہ ایسے ایسے دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس بچارے کو جیس پ ہی نہیں ہو مطلب اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہوا ہمارے ساتھ
ہاں اور کیا ہوتا ہے نا ہوتا ہے
سمجھ ہی نہیں آتا ہے آج کل اللہ کی قسم
ایسا ہوتا ہے میں نے اکثر دیکھ کا ہے ایسا
ہمارے نیبر کو پھر یہاں پہ
کیا حال ہوتا وہی تو میں آپ میں آپ کے بدلے سوچ
اور کیا جیسے ابھی وہاں پہ ان کو کیا مطلب وہاں کوئی ہے نی آب اگرر اس کو یہاں ہی پ الحاتے میں سوچتی ہوں کیا ہوتا الک قسم ان کو ہوں گی نا اصل میں ریلیٹیو وغیرہ سارے وہیں اس کو ابھی اپنا باپ بی زا ہے وہ بچارا بھی اتنا بوڑھا نہیں ہے وہ بھی جاتا ہے یہاں سے مسجد
ٹھیک موت کوئی دیکھ موت کوئی دیکھ کے نہیں آتا ہے چھوٹا ہے یاب بڑا ہے
مگر کتنا ڈر لگتا ہے اللہ کی قسم مجھے تب سے جیسے وہ سردیاں چڑھ رہی ہوتا ہے نا وہ ڈر سے پتا نہیں کیا اللہ کی قسم آپ کو پتاہ ہے میں آنگن د ہو رہی تھی نا میں نے سوچا یہ عورت ایسیے میں ہنس رہی تھی یہ کیوں اتنا تیز تیز چل رہی ہے جیسے ان کو حملہ کرنے آئی مطلب ہم ہنس رہے تھے منس جی میں ہمیں مت پاتا تھا کیا انہوں نے جب بولا نا پھر ان کو کسی کی ڈیت ہوئی ہے مجھے لگا ہوئی ہوگی دور ریلیٹو کوئی وہ یہ لیکن پھر جب وہاں پہ آپ آاز ہی نکلی پھر جب سنا نا
جب ایسا ہوتا ہے نا تب انسان خون کیا سر ہوتا ہے جب ایسا ہوتا ہے
اللہ کی قسم مجھے اس کی بیٹی آ رہی ہے سامنے آنکھ وں گ مطلب وہ انی چھوٹی ہے بچاری کیا ہوا ہوگا ان کو
وہی نا جس کو ہم جانتے ہیں نا اس کا زیادہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ اٹھتا ہوتا ہے بیٹھا ہوا ہوتا ہے
ہے نا جس کو جانتے نہیں ہیں مگر پھر بھی کتنا فیل ہوتا ہے دل کو
وہ تو ادتان ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ انسان تارا بھی لیکن جس کو ہم اتنا قریب سے دیکھتے ہیں ن جانتے ہےا
اسی لیے ہوا نا میرے بھائی کو زیادہ اس نے بولا وہ میری دکان پہ آتا ت تھااں میر ساتھ روز مسجد میں نماز پڑتا تھا اس کو کتنا فیل ہوا ا ہو اس کو زیادہ ہی ب
اب اللہ اس کو جنت نصیب کرے گھر والوں کو برداشت ہاں اور گھر والوں کو برداشت کرنے کی طاقت اتاا کرے کیا کریں گے بیچارے اچھا یہ بتاؤ ہاں صاف کیا کرنا ہے فنکشن کے لیے صاف
کہاں مام آ گئی تھی یہاںپوفی کے گھر اس کو انوائٹ کرنے آب ہے نا نم آ ک ٹائم آپ ماما نے بولا ن م پڑ کے کراروں گی
ہاں پھر بھی آپاں مطلب اگر آپ کو بھی کرنا ہوگا نا
مجھے نہیں ویسے کرنا ہے میں نے اس کو بولا میں نہیں کروں گی مگر آ کو پتا ہے ایک چیز ہے نا مجھے کیا ہے میں کروں گی آپ کےاتھ بات بات میں لیکن ہمیں درسگاہ میں ہوتا ہے نا فرائیڈے کے دن اجتماع میں نے کل د جی کو بولاا تھا کہ میں کل اور پرسوں نہیں آؤں گی ہمیں ایسے ہیں ایک تو ہمیں آج بھی بھی آئے گی اور پرسو فنگشن بھی ہے وہاں پہ اصل میں ایک ٹیچر ابھی نہیں آ رہی ہے اس کو نیٹ کا ایگزام ہے نا سو ٹوینٹی فرسٹ کو وہ اسی کا پرریپیئر کری دیدی نے بولا وہ بھی نہیں آ رہی ہے تو پروگرام ہوتا ہے مجھے اس کی تھوڑی پریپریشن کرنی ہے اسی لیے مجھے پریشانی کل شام کو بھی میں وہی کر رہی تھی
ہاں میں نے بولا نا آپ کو کل شام کو میں ڈھونڈ میں نے چھوٹی کو بھی بولا مطلب اپنی سسٹر کو بولا کہ وہ کہاں سے آج اور تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں
میں وہی پرپیئر کر رہی تھی نہیں آپ میرے لیے ہی بولتی ہو الگ ہی کاسم میں دیدی یہی بولتی رہتی ہوں یہ کتنا ہمارا سوچتی ہے وہ یہ لیکن مجھے ہی اگر آپ مجھے یہ کال بھی نہیں کرو گے نا بار بار میسج ٹائ بھی نہیں نکل
پتا ہے ہاں یہ بات صحیح ہے پتا ہے ورنہ میرے پاس
مگر آپ کی وجہ سے بہت ہیلپ ہوئی کیونکہ مطلب ابھی آپ کو میں نے پچھلی بار بھی بولاا اب مجھے یہ مطلب وہ سب چیزیں وہ یہ اس سے بہت ہیلپ ہوئی
اور میرا بھی اچھا خصا بچت ہو گیا
کو زیادہ زیادہ دیتا ہے میں نے آزمایا ہے جس کا دل ہوتا ہے نا صاف اچھے سے میری بہن جو ہے نا وہ وہ کوئی نہیں چیز دیتی ہے اپنا وہ یہ وہ نہیں ایسا سوچ
ہاں سب سے اچھی چیز ہاں پتا ہے میں نے کل رات کو کل شام کے کھانے پہ میں نےا کزن رخسان کو کال کیا اللہ کی قسم اس کو ویڈیو کال پہ ذرا برابر وہ کہتے ہیں نا اسٹپ بائی اسٹپ میں نے وہ سمج آیا ہاں پھر ذرا برابر نہیں چھوڑا اس تو اب اس کو صرف فارم فل اپ کرنا ہے سار نے
آپ کو پتاہ ہے میں سوچتیی ہوں کاش ہوں میری بڑی بب اس کو بھی کچھ آئے اس میں کیونکہ اس کو کو بھی بچاری کو لگتے ہے ضورت اس کو میں اھر آ ہی نہیں ہے اس
کوئی پتا نہیں میں س سے بات کروں گی ا اسک اس کے انہ آئے اور نئے فارم سب سبمٹ ہاں ہاں میں کروں گی مجھے کرنا ہے مجھے خود کے لیے بھی ایک نام پرر ملا تھا
مجھے بھی ملتا اب کوئی اور ہے کیونکہ اس کو بھی ہونے والے ہیں نا آپ
میں کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے لات دییوں نمبر
مجھے آئے گی نا چھوٹی ہوی بہن اسی کو میں مانگوں گی
کرے گی
ذا پہلے میں خود مانگ گ اس کو نہیں دےھا کار نے ہسبینڈ اس کو اور ہے نا چھوٹا بیبی
نمبر پکڑ کے لیے اور رسی چلو ملتا ابھی تھوڑی دیر میں وہی رکنا اللہ حافظ